ہمل کا
ہلو بھائی السلام علیکم
تو آپ کےمنی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہیت
جی بھائی ٹھیک آپ سنا آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہے
اللہ کے دعار سب کہہریے تھے جناب اور ب
کیا کر رہے ہو ابھی
کچھ نہیں بھائی ان کہتی ہو گھر پہ ہی تم بتاؤ بھائی جان کیا کر رہے موسم تو آج اچھا ہی ہے تھوڑی دھوپ بھی نکل رہی ہے تھوڑی ہا بھی چل رہی ہے موسم ٹھیک اھ گ ہے
ٹھیک
آج اور بتاؤ تمہارے یہاں کے موسم کیسا ہے یہاں
جی بھائی ٹھنڈی ہو چل رہی ہے ابھی ابھی مزہ آ رہا ہے باہر بیٹھنے میں آج دھوپ پتنا نہیں ہے جی بھائی کھانا وانا ہو گیا
جی جناب ہو گیا آپ
جی ٹھیک جی ہاں ہو گیا ہو گیا جی بھائی کیا کر رہے ہو ابھی
کچھ نہیں بیٹھے ہیں آپ بھائی
اور سنا بھائی
بھائی آپ نے آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہے یہ بتاؤ کہہ
جی بھائی ابھی ٹھیک ہے موسم ٹھنڈی ہوائ چل رہی ہے
جی
ہاں ہوائی کا مزہ لے رہے آج آج دھوپ اتنا نہیں ہے
جی موسم تو اچھا ہی ہو گیا دو ایک دو دن سے بارش ہو گئی ہے تو اس لیے موسم ٹھنڈا ہی ہے ہے نا نہیں تو کچھ دن پہلے تو موسم اتنا خراب ہو رہا تھا بھی کچھ پچھ ٹیمپریچر ہائی رہتا تھا پینتالیس چالیس تو اتنی دو کی تپیس ہوتی تھی گھر سے نکلنے میں بھی کت آنے لگ تجھے
جی بھائی کیا کہنا چاہتے ہو آپ سوشل میڈیا کے بارے میں
یہ سوشل میڈیا کے بارے میں جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہماری ج میں بن چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا اپیوگ مانو جیون میں اتنا امپورٹینٹ ہو گیا ہے کہ کچھ پوچھے میں تو اس کے بنا کوئی ہمارا کام بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور اس سے ہمیں کافی فائدے بھی ہیں کافی نقصان بھی ہیں سوشل میڈیا سے ہمیں فائدے ہیں اس کا گھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ج سوشل میڈیا سے ہم سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم لوگ جو ہمارے دور کے ر دار ناات دار ہوتے ہیں ان سے بات چیت کر کے ویڈیو توولسھڑ کے
جی بھائی اس سے فائدے بھی ہے ہمیں نقصان بھی ہمیں
اس کا کرتے ہیں نا بھائی غلط یوز بھی ہمیں کرتے ہیں نا بھائی ہمیں لوگ اپنے پیروںپر کللہڑی پھینکتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ تو بہت اچھا چیز ہے ہے نا بھائی اس سے بہت کچھ سیکھ دیکھو آج کل کے بچے پڑھائی کرتے اسی پہ پڑھتے ہیں اسی پہ ہے نا بھائی آن لائن سب کچھ پیپرز ویپر سب کچھ اسی پر ہوتا ہے آن لائن کام بھی بہت آسانی ہوئی اس سے جی بھائی دیکھتے ہی ہو آپ پرانے زمانے میں کچھ کہیں پہ ہوتا تھا کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا اگر آج کچھ ہو جائے گا تو دو منٹ کے بعد نیوز پر آتی ہے نا بھائی
ان شاء اللہ آپ نے صحیح بولا ہے سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سال پہلے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا اونلی یہ ٹی وی اور ڈانکیا دوارا پتر پتر پہنچائے جاتے تے اپ اس سے اگر یہ سوشل میڈیا آیا ہے جب سے آپ نے دیکھا ہو ہم پہلے بیس سال پہلے ہم لوگ ٹی وی دیکھا کرتے تھے ایک ساتھ بیٹھ کے گھر کے بجرگ سبھی تو لائٹ چلی جات ا سب گپے سے لڑایا کر جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس ٹائم سے کوئی فیملی میں ایک ساتھ نہیں بیٹھتا سب اپنے اپنے روموں میں الگ
جی بہت آسانی ہوئی اس سے موبائل فون سے بہت آسانی ہوئی
جی ہے نا اور آپ
کسی جگہ اگر فرینڈ یا کچھ ہوتا تھا یا ریلیٹو کچھ ہوتا تھا اس کو چٹیاں بھیجنی پڑتی تھی آج کی کہ آج تو فون آئے تو ویڈیو کال پر ہی فیس دیکھتے ہیں
جناب اس سے ٹائم کی بھی بچت ہو رہی ہے کیونکہ پہلے ہمیں میں جو پت بھیجتے تھے آٹھ دن پت بھیجنے کے بعد ریپلائی آتا تھا تب ہم بات کو سمج پات آ تو یہ تھا م ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ان فر جی کو میسج کر سکتے ہیں ترنت ہی اس کا آنسر رپلائی دے سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا سے ہمیں فائدے یہ ہیں کہ کچھ لوگ بھی سول میڈیا سے اپنا ب ب جی جناب میری سنے
ت آسانی کیونکہ پڑھائی بھی کرتے ہاں اپ دیکھو اب آتے بچ بچے لوگ غلط یوز کرتے فون کا ہے نا بھائی الگ روموں میں بیھ غلط یوز کرتے وہ تو غلط بات ہے ہے نا بھائی
سنیے آپ نے یہ صحیح بولا ان شاء اللہ میرا ماننا یہ
آج کل کے بچے دیکھو آپ کھانے کے ٹائم بھی فون یوز کرتے ہیں نا بھائی
جی جناب میری سنو گے تھوڑی میں آپ کو بولنے کا ٹائم جو ہے
پر بھی اثر پڑتا ہے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے کھانے کے ٹائم فون دیکھتے ہیں
جی جناب اور آپ نے آپ نے یہ صحیح آپ نے یہ صحیح بولا کہ سوشل میڈیا سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا سے کچھ لوگ تو اپنا ووپار بھی جو ووپار بھی چلا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے ماددھیم سے ارے میری سنی ہے تھوڑی سوشل میڈیا کے مادھیم سے کچھ لوگ تو پیسے بھی کما رہے ہیں کچھ لوگ اپنا بزنس بھی چلا رہے ہیں آئے دن آپ نے دیکا ہوا بھی میڈیا سے جو لوگ گاؤوں میں چلے جا تو ان کی آرتک است خراب ہوتی ہے وہ پڑھنے کہیں باہار نہیں جا پاتے ہو تو کوئی چھوٹا اینڈرائڈ فون لے کے آن لائن پڑھ بھی سکتے اور آج کے سمے تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ تو ارننگ بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ سوشل میڈیا کہ آبھی ایسے ہو گئے کہ وہ اپنا ٹائم سوشل میڈیا پر ریلس ویڈیو آپ ہی دیکھنے میں نکال دیتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی آج کے آج کوئی کام ہو گیا تو اس کی نی کر لی آتی تھی پیپر میں ٹی وی پہ آئے نا آپ اسی سمے لوگ باگ ویڈیو بنا کے تنت ہی سوشل میڈیا پر ڈال دیش تنت پتا چل پتا چل جاتا ہے کہ آج کے جو آج کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے کل کیا موسم اور جب سے یہ فون آئے انٹرنیٹ کے مادھیم سے موس کی جانکاری کیا سکتے جناب کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی کتنا ٹیمپریچر رہے گا آندھی آئے گی اب
آج تو موبائل فون پہ ہی دیکھتے سب کچھ ویدر کب بارش پڑے گی کب نہیں ہے نا بھائی موسم کل کیسا ہے آج تو سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہی ہوتا ہے آن لائن فارم بھرنا ہو تو اسی پہ
جی جنا
آن لائن کام کرتے آ اسی پر ہے نا بھائی
آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر کہ ہمیں نقصان ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر گندی پوسٹ جو ویڈیو آدی ڈالتے ہیں وہ وائر وائرل ہو جاتے ہیں پھر سوشل می آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے سمے میں سوشل میڈیا بچے زیادہ ہے یوز کر رہے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہی لگے رہتے ہیں وہ کچھ ایسی ویڈیو پوسٹ کے آگی ہو جاتے تو انہیں سوشل میڈیا کی لت لگ جی ہے میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچے بچوں کو موبائل فون سے دور ہی رکھنا چاہیے انہیں فون نہ دے تو اارے مگر کچھ بیگم صاحبیں ایسی ہوتی ہیں جناب کہ وہ خود کری ہونے کے چکر میں بچوں کو فون دے دیتی ہیں تو ان شاء اللہ وہ بچے فون میں ہی لگ رہے تھے نہ تو کھانا کھاتے ہیں جناب نہ وہ پڑھ پاتے ہیں وہ اپنا سے فون میں نکال دیتے ہیں اور وہ ایک چیزوں کے آادی ہو جاتے ہیں ان سے بھی فاپنے لگتا ہے جیسے بچہ کچھ غلط ویڈیوز پوسٹ
جی بھائی بالکل جی بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو انوائرمنٹ پہ اور
یاد نا
انوائرمنٹ پر کیا کہنا چاہتے ہو آپ
انوائرمنٹ جناب سمجھ میں یہ بول رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے سمے میں ہم سوشل میڈیا پہ آن لائن شاپنگ بھی
ائی کیا بولنا چاہتے ہو آپ
صفائی بھی جناب میرا ماننا تو یہ ہے کہ صفائی ہمیں اپنے آس پاس کے موسم کو اپنے آس پاس کے واتورن کو صاف سوچ ہی رکھنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آگئے ہوتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ کہیں کیں پھینک دیتے ہیں تو
جی بھائی آج تو دیکھتے ہی ہو آپ سنے سنا جی بھائی آج تو دیکھتے ہو ہو آپ لوگ گھر سے کوڑا کچرا نکالتے ہیں سڑک پر یا کسی ندی میں جو ہم پانی پیتے ہیں اس میں پھینک پھر بیماریاں بڑھتی ہے یا کسی سڑک پر پھینکتے ہیں اس کے اس کی سمیل جو آتی ہے اس سے بیماریاں بڑھتی ہے بچے اس کی سمل لیتے پھر بیماریاں بڑتی ہیں آج تو آپ دیکھ ہاسپ ہاسپٹلوں میں کتنی بھیڑ ہے ریزن یہی ہے کہ بیماریاں بڑھتی ہے اسی سے کیونکہ ہمیں گندگی باہر ڈالتے کسی سیف جگہ نہیں ڈالتے گورنمنٹ نے تو اچھا کام کیا ہے ڈسٹ بین بنائے ہیں اسی میں پھینکو وہ پھر کچھ کیمیکل ویم ڈالتے اس کو ختم کرتے اس کو کو اور پلاسٹک کو کام کرنا ہے ہمیں ہے نا بھائی
آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ آج کے سمے میں کچھ لوگ آگ ایسے ہیں کہ کوڑا کرکٹ کہیں کہیں جھینکتے تھے ہمیں کوڑا کرک ڈسٹ بین میں ہی ڈالنا چاہیے جس سے اگر ہم کوڑا کرکٹ کہیں بھی پھینکتے تھے تو اس میں کئی کیٹاڑو مچھر اتیاد پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہمیں کاٹ ہیں تو اس سے ہم کافی ساری بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکا ہوگا آج کے سمے میں ندی نالا ہو تو اتیاد میں اتنا پڑا کرکٹ ہے کہ پہلے لوگ ندیوں میں لایا نہیں جایا کرتے تھے وہ آج کی سے میں تو اتنا گندا ہوا ہے پانی کی کچھ پیٹے میں اسے دیکھنے کا بھی من نہیں کرتا ہے جناب انشاء اللہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں کوڑا کرکٹ پانی میں ندی نالا میں نہیں دیکنا چاہیے ہم کوڑا کوڑا کرکٹ ہمیشہ ڈسٹ بین میں ہی ڈالنا چاہیے جس سے ہمارے آ ہمارے آس پاس کا واتاورن سوچ رہے گا تویں تو بیماری بھی نہیں ہوگی اور ہم سوچھ رہیں گے اچھے رہیں گے فرسٹ رہیں گے تو فرسٹ رہیں گے مطلب یہ ہے کہ صفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر صفائی نہیں ہے جیون میں تو کچھ نہیں ہے ہمیں اپنے گھر کو بھی صاف صفائی سے کرنا چاہیے
جی بھائی بالکل جی ہمیں تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے پڑوسی کی بھی
جی جی جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کووڈ نائنٹین بیماری جو آئی تھی وہ اسی کارن آئی تھی لوگ باق سبھائی صاف صفائی نہیں رکھتے تھے تو اس میں کووڈ نائنٹین بیماری میں بتایا گیا تھا کہ ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے ٹم سے ہمیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کام کر کے آ جاتے ہیں ہات دتے نہیں کھانا کھا لیتے ہیں ایسے لوگ گں ان کے ان کے اندر کھانے کے ساتھ ان کے اندر کیٹاو چلے جاتے ہیں تو وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں ایسے لووں کو سمجھانا چاہیے کہ
جی ہمیں تو جو کا خاص خیال رکھنا ہے بھائی کیونک اپنے پڑوسی کو کو بھی ریلیٹوز کو بھی بولنا ہے کہ غلطی بات ہے اور پلاسٹک کا بھی ہمیں کم یوز کرنا ہے نا بھائی
جی جناب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی جناب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ نے چاہ تو آ اللہ نے چاہ تو آگ بھی بات ہوتی رہی خودا آپ س بائی